وعلیکم کیسے ہیں آپ
الحمد للہ سبڑے آپ کے گھر میں امی ابو ابی بھائی جان خیریت
جی جی ہمارے یہاں سب خیریت آپ بتائیں آپ کے یہاں سب خیریت
دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے نا وہ ہے ٹریڈیشنل کلوتھس اینڈ ماڈل کلوتھس
جی جی بہت صحیح آپ نے ٹاپک چنا ہے
جی جی جو ہمارے ٹریڈیشن کے کپڑے ہوتے ہیں اور جو ماڈل کپڑے ہوتے ہیں ان میں فرق ڈفرینس پہ بات کریں گے کہ ان کا کیا کیا یوز ہوتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ ہم اگر کہیں جاتے ہیں کیوں یہ جیسے مان لیجیے ہم کوئی فیسٹیول کر رہے ہیں آپ کسی ہلدی کی رسم میں ہے تو آپ پیلے رنگ کے کپڑے پہنیں گے جیسے کہ ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوگا ایک کیا نام ہے کہیں ہوتا تھا ہلدی کی رسم ہوگی تو وہاں پہ جائیں گے تو یہ پہنیں گے
جی جی وہ پورا کپڑوں کا ایک تھیم بنا کے چلتے ہیں
ی جائیں تو ہم ہر ویسے کپڑے پہنیں گے ایسے کر کے لباس ہوتے ہیں ہر ایک اس کے حساب سے ٹریڈیشن کے حساب سے جیسے مان لیجیے آپ کبھی راجستھان جائیں گے تو وہاں کے ٹریڈیشنس کے حساب سے آپ راجستھانی ٹاپی پہنیں گے راج راستھانی کپڑے پہنیں گے
بالکل بالکل
تو ماڈلس کپڑوں میں یہ ہوتا ہے جیسے کہ آپ دیکھوگا یو کے اپنا یو کے ہو گیا اور جو امریکن ڈریسز ہوتے تو انہ ماڈلس میں لیتے ہیں زیادہ تر
جی جی جی جی
میگی پینٹس وغیرہ
بالکل بالکل
دو فٹ اور ماڈل جو ماڈلس کے کلوتھس ہوتے ہیں وہ رہتے ہوتے ہیں الگ طریقے سے کسٹمائز ہوتے ہیں جیسے کہ آپ کو ب تیا کی ان کی ویلیو ہوتی ہے زیادہ وہ کم ہوتے ہیں لیکن ٹریڈیشنل کپڑے جو ہوتے ہیں ہم جیسے آپ نے دیکھا ہوگا عید ہوتی ہے تو عیدی عیدی پہ جتنا بھی ہو سکے ہم سفید کرتے پجامے میں جاتے ہیں
بالکل بالکل
گی اور نہیں بلو
جی جی
تآئی یہ ہوا کہ مہ
ہاں ہاں جی فرمایں آپ کے یہ بالکل کلیئر آواز آ رہی ہے آپ کی
جیسے کہ آپ کو بت ہوا کہ محرم میں ہم بلیک کلر کے کرتا پاجامہ پہنتے ہیں تو تو اس طریقے سے ہم ٹریڈیشنل کپڑوں کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں لباس کو اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں جیسے کہ آپ نے دیکھا ہی ہوگا کہ ہم کبھی اگر کہیں شادی میں جائیں گے تو شیروانی پہنیں گے کیونکہ ٹریڈیشنس ہوتے ہیں کیونکہ کئی سم چلتے ہوئے آ رہے ہیں پرانے سمے سے چلتے بھیئے آ رہے ہیں ہم انہیں فالو کرتے ہیں اور یہ یہ ایک ہمیں یہ پہچان بھی دیتا ہے
جی جی آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ نے ہمارے بھارت میں یا ہمارے انڈیا میں کہہ لے ہم سب سے زیادہ کپڑے جو بکے جاتے ہیں س زیادہ کپڑے جو خرید جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں انڈین عنی کہ ٹریڈیشنل ویئر نہ ایک دھرم کے نہیں سب دھرم کے آپ کو ٹریڈشنل ویئر بہت زیادہ جو ہمارے بارت بیچے جے ہیں
جا رہے ہیںن جو ہماری خودی پہچان ہے وہی کھاتا ہے
بالکل بالکل اب آپ باہر دیکھیں گے تو باہر ملک میں نہ تو آپ کسی کو ساڑی پہنے ہوئے نہ تو آپ کسی کو سوٹ پہنے ہوئے نہ آ جلدی کسی کو برخہ پہنے ہوئے دیکیں گے لیکن ہماری انڈیا میں آپ کو یہ چیز بہت کامنلی بہت آسانی سے آپ کو دکھ جائے گی
ایسی کنٹری جہاں پہ آپ کو ساری سٹیزنس کے لوگ مل جائیں گے
بالکل
اور کو ایک بات اور بتاناں گا کہ اگر آ باہر اگر آ ساڑی پہنیں گے تو الگ ہی پہچان
بالکل بالکل ہم آپ سے وہی فرما رہے ہیں نا کہ ہمارے انڈیا میں بہت زیادہ کپ کپڑے جو بیچے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ٹریڈیشنل کپڑے جس میں برکھا مان لیں آپ سوٹ سلوار مان لے آپ ساڑی مان لے آپ الگ الگ دھرم کے الگ الگ کسٹمائز ٹریڈیشنل کپڑے
بالکل بالکل پاکستانی سوٹ مان لےیا جس د پھر وہ کہ پاکستانی سوٹ آج کل بہت زیادہ وائرل چلتے ہیں کیونکہ بہت اچھے لگتے ہیں لوز لوز کی جو آ بازو جلوس ہوتی ہے
نہیں
جی جی لوز جو ان کا لوز فٹس ڈیزائن ہوتا ہے وہ مجھے بھی بہت اچھا لگتا ہے کیک جو ہوتا ہے نا ان کا لوز ڈیزائن وسے ہوتا ہے ٹریڈیشن کا کپڑے بالکل الگ ہی دکھتے ہیں کہ ہاں یہ ٹریڈیشن کو فالو کرتے ہوئے آ رہے ہیں یا پھر اگر مان لیجیے کوئی اگر پاکستانی سوٹ ہے وہ پہن کر اگر ہمیں دکھ جاتا تو ہم ایک دم پہچان لیں گےیار یہ تو پاکستانی ٹریڈیشن ہے کیونکہ وہ اس کا ٹریڈیشن بتاتا ہے وہ ڈیزائڈ
بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں کہ وہاں کے جو پاکستان کا ہے وہ ٹریڈیشنل یہاں پہ فرمایا مطلب اس کی ایک پہچان بن چکی ہے کہ پاکستانی سوٹ ہے اور یہ بہت ڈھیلا ڈالا ہوتا ہے ایک سوٹ کی ایک پہچان بن گئی ہے اسی طریقے سے ہمارے انڈیا میں بہت پہچان ہے جی جی آپ فرمائیں آپ بہت صحی فرما رہے ہیں آپ کا ٹاپک جو آپ نے چنا ہے بہت ہی خاص چنا ہے
جی جی جیسے کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ پاکستان پاکستان کے ساتھ ساتھ جیکھے ہم نے پنجاب دیکھا ہوگا اگر پنجاب سے کوئی آپ نے دیکھا ہوگا کہ پٹیالہ سوٹ پہن کے اگر لے ل جو کوئی لیڈیز اگر آ رہی ہیں تو آپ ایک دم انہیں دیکھ کے پہچان جائیں گے یار یہ پٹیالہ سوٹ پناو تو آئی تھٹ یہ پنجاب سے ہوں گی کیونکہ وہ جو ان کی وی
فما رہے ہیں آپ
جو وہ اورا اپنے ساتھ لے کے چل رہی ہیں اپنے لباس کو وہ لباس اپنے آپ میں بہت کچھ بولتا ہے ٹریڈیشنس کے کپڑوں میں یہ ہوتا ہے باقی ماڈرن کپڑوں میں آپ یہ سب نہیں جچ کر پائیں گے کہ وہ بندر کہاں ہے کہاں کا ہے کہاں رہتا ہے یا پھر اس کا اتہ اس کہ وہ وہ کون سے کیسا ریلیجنس کو فالو کرتا ہے لیکن آپ کی ڈریس آپ کے ریلیجنس کو بتا سکتی ہے جو آپ کا ویئر ہے وہ پروفیشنل لیول بتا سکتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو یا پھر آپ کا کیا لباس ہے وہ بتا رہ
جی آپ کا لوج جو ہوتا ہے وہ اپنے کپڑوں کا ڈریشن کر دیتا ہے بالکل صحی فرما رہے ہیں آپ اور آپ نے ایک چیز اور دھی ہوگی جیس ہمارے انڈیا میں جو کپڑے بہت کم پہنے جاتے ہیں وہ ہوتے ہیں ماڈرن کلوتھ ایسا نہیں بولیں گ پہنتے نہیں ہیں بہت سے لوگ پہن انہیں اپناتے ہیں اچھی باتیں ٹائم کے ساتھ چینج ہونا چاہیے لیکن ہمارے انڈیا میں سب زیادہ ٹریڈیشنل کلوتھ بہت زیادہ خریدی جاتی ہیں بہت اگر ہم عید کی بات کریں تو جیسے عید ہوتی ہے تو ہم لوگ کپڑے خریدتے ہیں تو ہم خریدتے ہیں لہنگے خریدیں گے ہم ہم فرواک سوٹ خریدیں گے ہم پاکستانی سوٹ خریدیں گے ہم ساڑیاں خریدیں گے لیکن ہم ماڈرن کپڑے نہیں خریدیں گے ہم جینس ٹپ نہیں خریدیں گے ہم اپنے تہوہار کو ٹریڈشنل کپڑوں کے ساتھ منائیںے وہ تہوار جو ہے ہمارا وہ ٹریڈیشنل ہے
بالکل دیکھو میں آپ کو ایک بات اور بتاؤں میں آپ تو دیکے ریگولر میں ماڈلس آ گئے ہیں کہ ہر بھائی ماڈل کپڑے پینتے بند شرٹ پہننے ہیں پینٹ پہنے ہیں بیگی پہنے ہیں ڈاؤن شولڈرس پہنے ہیں سب ماڈ امریکن ڈیزائن کرتے ہیں اب ہم لیکن پہلے ٹائم میں ہی ہوتا تھا جیسے کہب آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کہیں اگر شادی میں جائیں کو لہنگے میں سوٹ میں
جی جی لہنگے میں سوٹ میں ساڑی میں آپ کو بالکل
بالکل بالکل فرمائے فرمائائے
وہی نا کہ جیسے وہی ہم کسی کے ا آپ کسی کو نکاح میں جائیں گے نا تو آپ کو سب لوگ ٹریڈیشنل ویئر میں دکھیں گے آپ کو کوئی جینس میں نہیں دکھ
آپ کو کو بالکل اس کی ایک وجہ ہے نا دیکھیے کیکہ وہ خوشی کا سمے ہوتا ہے اس سمے لوگ جو ہے اپنے ٹریڈیشنس کو فالو کر کے بالکل اچھے سے چلتے ہیں اپنی جو جو ان کی پیچھے کی سائڈ ہوتی وہ پور چیز دکھانا چاہ ہے ہیں کہ ہم یہاں سے آئے ہیں اور یہ ہماری سائڈ ہے اصلی سائڈ جو ہے اپنی اس ہم میں دکھاتے ہیں پہلے کے زمانے میں ہوتا تھا کہ آج کے زمانے میں آپ نے بس یہ دیکا ہوا کہ نکح پہنے ہو ہیں انہوں نے پاکستان استانی صووریا ڈیزائنس یا جو ہمارے کلچر انڈیا کے ہیں وہ کپڑے لیکن اگر پہلے کے زمانے میں دیکھا جائے
ایسے کپڑوں کو لوگ ڈری ابھی بھی جیسے آپ کسی گاؤں میں جائیں گے تو آپ کو وہاں پہ ہر لیڈیز ساڑی میں نظر آئے گی جبکہ ایسا آپ کو ماڈر اپنے یہاں پہ انڈیا کے ہی شہروں میں ایسا نہیں دکھے گا
بالکل صحی فرمانا ہے وہی بات ہم بولنے والے سے آپ سے اگر آپ الگ ملک کی بات کریں اگر آپ کسی یوک کو لے امیریکا میں لیں وہاں شادیاں ہوتی ہیں تو وہاں جو آپ کو لڑکیاں دکھیں گی لڑکے بھی دکھیں گے نا تو وہ اپنے ٹریڈیشنل میں دکھیں گے اب ان کا ٹریڈیشنل ہے اسماڈل کپڑے پہننا تو وہ ماڈل کپڑے ہی پہننے کوئی منی اسکرٹ میں دکھے گاپ کو دکھیں گے سب تھوڑے ویسے کپڑوں جیسے کوئی منی اسکرٹ میں دکھے گا آ کو کوئی آپ کو جینس میں تو بالکل بس کوئی آپ کو سوٹ ساڑی لہنگے میں کوئی نہیں دکھے گا وہاں کے لو اپنے ٹریڈیشنل کو اپناتے ہیں اور یہاں کے لوگ اپنے ٹریڈیشنل کو اپناتے ہیں ان کے حساب سے ماڈرن ویئر ان کا ٹریڈیشنل ہے لیکن ہمارے حساب سے ہمارے لہنگا چولی یہ سوٹ سلوار یہ ہمارا ٹریڈیشنل ہے
نہیں میں دیکھو آپ کو آپ کی اس بات کو ہلکا سا ڈ کروں گا لیکن جیسے ماڈل دیتا ہوں وہ ہر ٹائم جیس ڈیلی ویئر سے رہ لیکن لیکن کبھی بھی ان کے یہاں میں شادی ہو نے دیکھا ہوگا کہ جو وہ کوٹ پینٹ پہنتے ہیں وہ ان کا ٹریڈیشنس ہوتا ہے اور جو آپ نے دیکھاا جب وہ جس لیڈی کے ساتھ شادی کرتے ہیں وہ وائٹ کلر کے فرواک پہنتی ہے تو وہ وہ
بالکل وائنگ گاؤن بالکل
جی لیکن ہاں ایک دقت ہو چکی ہے اس بات سے جیسے جی فرمائیں فرمائیں
جی جی ہاں فرمائیں کیا دقت ہو گئی ہے
جیسے کہ آپ کو بت ہی تھاے کہ ایک دقت ہو چکی ہے کہاتھ پر آنے کے بعد اندر اب ہلکے ہلکے یہاں کا جو ٹریڈیشنس ویئر ہے وہ کہیں نہ کہیں ہلکے ہلکے گم ہوتے جا رہے ہیں کیونکہ لوگ جو ہے لوگ جو ہے ویسٹرن کی طرف جیادہ جا رہے ہیں اینڈ اپنے ٹریڈیشنس کلوتھس کو بھول رہے ہیں
بھول رہے ہیں بالکل لیکن فی الحال ہمپ سے یہ کہنا چاہیں گے جیسے جس حساب سے ہماری قوم ہے ہماری قوم میں زیادہ تر ٹریڈیشنل میں ہی ہے دیکو ہمارا ٹریڈیشنل ہے برخہ پہننا تو آپ کو بہت ساری عورتیں سب برقے میں دکھیں گی میرے حساب سے زیاد تر لوگ آپ کو دکھیں گے اس لباس میں
جی جی بالکل بالکل صحی پ میں اپ دیکھو میں کوئی بتانا چاوں گا اپنے پرانے دیکھو گا جیسے کہ لیکن کئی لوگ ہیں جو ابھی تک اچھے سے اپنی ٹینشن کو ساتھ لے
نہیں چل رہاے بالکل صح فرما رہے ہیں آپ بالکل بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں دھیرے دھیرے لوگ وہ ری چھوڑتے جا رہےےش بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں آپ اگر ہم اپنے یہاں بات کریں تو ایسے کپڑوں میں کوئی دکھے گا نہیں لیڈیز پھر بھی آپ کو ٹریڈیشنل کپڑوں میں دکھ جائے گی جینٹس کا ٹریڈیشنل ویئر چھوٹ ہی گیا ہے ہمارے حساب سے تو
بالکل چھوٹ گیا ہے جی بالکل چھوٹ گیا ہے لیکن اگر آپ ابھی بھی دیکھ لیجیے تمل نڈو اگر آپ چے جے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ہر بندہ لنگی میں ملےا وہاں پہ ابھی بھیے تھوڑے بہت لوگ فالو کر رہے ہیں
اب وہی بات ہے دیکو اب کوئی کہنے پہ گیان دینے والی بات آئے گی تو لوگ لڑکوں کو ج گیان دیں گے کہ تمہارے کپڑے ایسے ہو گئے لیکن جو ٹیشن لڑکوں کا ہے وہ چھوٹ ہی گیا ہے وہ کئی سالوں سے آیا ہی نہیں ہے سامنے
بالکل بالکل صحیح فرما رہے ہیں ہیلو
اب ہاں ہاں جی آپ کے پاس بالکل صاف آ رہی ہے چلے ٹھیک ہے
جی جی بالکل بالکل دیکھیے آپ سے بات کر کے اس ٹاپک میں بہت اچھا لگا پ ہیلو